ہلو
آپ نے کیوں اتنی ہڑبڑی میں کال کٹ کیا
میں نے بولا نا میں ابھی فون واپس کرتی ہوں مجھے کال آ رہی تھی
اٹھایا
ہاں تب تک وہ کٹ ہو گیا تو میں نے بولا چھوڑو پہلے آپ کو واپس کال کرتی ہوں میں نے آپ کو جو بولا کال آ رہی ہے میں واپس کرتی ہوں جب تک میں نے آپ کی کال کٹ کی تب تک وہ کال کٹ ہو چکی تھی
اچھا جی
اور یہ نا کیا کہہ رہی تھی آپ میں نے کوئی بلیک سوٹ نہیں لایا
میں نے کہا کچھ نہ کچھ تو مجھے لگتا ہے میں نے لایا ہوگا مجھے کیوں نہیں یاد آ رہا ہے کہ میں نے بلیک پھر کیوں نہیں لیا کوئی
میں نے اتنے سارے بلیک لائے آپ نے ایک بھی نہیں لایا
وہی میں کہہ رہی ہوں کیوں
وہ آپ کو پتا ہونا کیوں
وہ بھی صحیح ہے
مجھے مہک میسیج کر رہی ہے کب فری ہو جاؤ گی میں اس بولا بس دس منٹ ویٹ کرو
انشا م
ہاں آپ وہ تو بہت زیادہ نیند چل رہی ہے اور جیسے کہ آپ کا من ہی نہیں ہے بات کرنے کا
سکلس ہی کرنے ہیں
جہاں
آس کر اس کو مجھے بھی بولنا کال کرنے کے لیے
آپ کو
اس کو کتنے ہیں
اس کو شاید دو آئی ڈیز شاید ہاں
سچ میں
ہاں سچ میں
ارے تو پھر بولنا نا آپ کو
وہ ایک آئی ڈی سے دس کرے گی میرے ساتھ دوسری آئی ڈی کے دس کرے گی میرے ساتھ اور پھر جو دوسری ائی میری میرے پاس ہے نا دو نمبرس
ہاں
ایک پہ کرے گی دس دوسرے پہ کرے گی اٹھارہ ھر پھر تو ایک آئی ڈی میرے ساتھ ہی ہو جائے گی اس کے پاس بہت سارے ٹاسکز ہیں شاید وہ رحمت کے ساتھ بھی کر رہی تھی جب میں ان کو یہاں سے فون کرتی ہوں نا ان کا فون سوئچ آف سوئچ آف ہوتا ہے
ہلو
ہاں ہاں کیا کہہ رہی ہو کیوں سوچ آف ہوتا ہے ان کا فون
پتا نہی میں نے رحمت کو فون کیا اس کا فون بھی سوئچ آف ہو رہا تھا مہک کو فون کیا سوئچ آف ہو رہا تھا مس کان کے پاس کوئی ٹاسک ہی نہیں تھا
تو اس سے یہاں آکے کرنے تھے
اس کو
میں نے کہا اس کو یہاں آ کے کرنے تھے
ہاں تو مجھے تو تھے ہی نہیں
میں نے کہا نا جب تک کہ کام ختم جب جب تک ہمارا کام ختم ہو گیا تب تک یہ کام ختم ہو گیا ورنہ ہم نے ابھی تک کتنا کمایا ہوتا
اور کیا ہوا تھا ہمیں بیچ میں بریک بھی ہوے
ہاں ہمیں بینک جانا تھا پہلے ہم اپنا ہی کاریا کا کام فنش کریں گے
تب جا کے شفٹ کریں گے
ہاں پتا نہیں یہ کیا توڑ رہے ہیں اتنی آوازیں اندر سے آ رہی ہے میں جا جان بوجھ کر نہیں جا رہی ہوں
کہاں پے
پتا نہیں کب سے ہے
وہ اں ساہی کے ہاتھ میں کل بیج نہ کھایا تھا وہ نور کوڈ سٹ جو میں نے بھیجا ہے آج وہی
اچھا ٹھیک یہ جو بیڈ میں کی لگا لگے ہیں نا نیچے سے
تو ہے
جی انہیں کو کر سیدھا کہیے نا شاید نکال رہے یا کیا کر رہے وہ پتا نہیں وہ وہی انہیں کے ساتھ کچھ کرے میں نے دروازے سے نظر دی اور واپس آ گئی
اچھا
کیا
میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے
ہاں ہاں اور
اور بتاؤ آپ
بس دعا آپ کی اب آج تو میں نے اوپر ہال تک ختم کیا اب کل نیچے کا ہال
ہاں ہوتا سب جلدی جلدی کرو
ہاں اب تو یہ ہوتا رہے گا اب میں کل جب نیچے کا کروں گی پرسوں پھر اوپر سے پھر سے جھاڑو دینا ہوگا
آپ سناؤ اور کیا
پھر جب پھر سے روٹین ایسے ہی شروع ہو جائے گی یہ کام کہاں ختم ہوتا ہے
بس یہی
اچھا آج آپ کے پاس ٹاسک ہے
ہاں
شاید آپ کے پاس ٹاسک ہے
اس کے پاس کب آیا ٹاسک بچارے کے پاس
کیوں
ہوں
کیوں اس کے پاس کیوں نہیں آئے
اس کو آئے ہی نہیں میں نے اس کے ایک نمبر پہ فارم بھرا تھا لیکن اس کو ٹاسک آئے ہی نہیں
سر کو نہیں بھیجنا تھا
بھیجا میں نے اس کو آیا نہیں
اچھا ٹھیک چلو اب تو یہ ختم ہونے والی آپ کو کیا کرنا ہے اس کو
نہیں وہ کہہ رہا تھا میرے پاس کیوں نہیں آیا اگر سب کے پاس آئے
اچھا ٹھیک
ہاں
نہیں میں نے سوچا تھا کہ آج اس کے ساتھ ٹاسک کروں گی لیکن پھر جب میں نے اس کو یہاں سے کال کی تو اس کو فون سوچ آف آرہا تھا
اچھا
ہاں پھر میں نے نہیں کیا
جب اس نے کیا تب بھی کرنے تھے نا
اس نے خود سے بولا نا کہ مجھے وہ ایک نمبر شاید لاگ آؤٹ ہوا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے میں کس نمبر سے کروں مجھے بھی مت نہ پتا ہے اس کے پاس کون سے کیسے نمبرس ہے
میں کہہ رہی ہوں جب اس نے کال کیا نا وہاں سے تب ہی کرنا تھا
وہی وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے پتا ہی نہیں ہے کس نمبر پہ کس نمبر سے میں کروں کس نمبر پہ آپ مجھے کرو گی کال مجھے پتا ہی نہیں م اس کا نمبر لاگ آؤٹ ہو چکا تھا
ایک تو اس کا ہے اپنا نمبر وہ دوسرا والا فون جو اس کے پاس تھا وہ والا اور ہے اس کے پاس اس فون کر رہی تھی میں اس کو خالہ والے نمبر پہ خالہ کا نمبر ہے اس کا وہ ہیں دو اور اپ نااس کا نمبر جس پے فون کرتے ہیں لیکن اس پے میں نے فارم بھرا تھا میں نے اس کو بولا تھا اس پہ کال ریسیو نہیں کرنا اس پہ آپ کو اپنے ٹاسک آئیں گے لیکن وہ آئے نہیں پھر کل کل پر پرسو میں نے اس کو ماما کے نمبر پہ لاگ ان کرایا
اچھا ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہی ہوں خالہ کے نمبر پہ آپ نے کب اس کے سات ڈا سک کی ہے
وہ اس کی شاید لمٹ ہوئی ہے
اس نے کہا کہ وہ میں نے لاگ آؤٹ کیا پھر شاید اس نے مجھ سے جھوٹ کہا اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے خالہ کا نمبر لاگ آؤٹ کیا ہے
یہ آنا جب ماما کا لوگن ہاں کیا نا جب ماما کا اکاؤنٹ جب ماما کا نمبر لاگ ان کیا تو وہ والا لاگ آؤٹ کرنا پڑا نا
اچھا ٹھیک پھر اس کو دینا تھا نا وہی نا وہ نمبر اس کے پاس دماغ ہی نہیں ہے بچارے کے پاس تو چلتا ہی نہیں ہے وہ دماغ وہ کھٹارا ہو گیا
نہیں نہیں
ہلو
ہاں ہاں
آپ کہاں جاتی ہیں
میں یہی ہو کہاں جاؤں گی
ہوں ٹھیک اب آپ تھوڑا ریسٹ ہی کرنا زیادہ کام نہیں کرنا
کیا سبجی
کیونکہ ویسٹ کرنے سے فرق ہو جائے گی اور وہ میڈیسن تھی نا پرانی وہ کھانی تھی
ہاں ہاں میں جاؤں گی مجھے لگتا ہے کل برضولا ہے
ٹھیک ہے جانا آج ہی جاو
نے میں نے سوچا وہ دوسرا آرے تھے ناگے نا کل یا بسوں اسی دن جاؤ گے
اچھا ٹھیک پھر ٹھیک ہے پہلے اس کو کال کرنی تھی اس کو کیا نام ہے اس کا اشتیاق
اسی کو کروں گی
ہاں ٹھیک ہے اچ
اور آج کیا بنا آج کیا بنایا ہے شام کے کھانے
دال بنائی میں نے
کونسی
رازما
شی س بش
وہ تو میں نے دن میں یہ کیا لیکن اس کو تڑکا نہیں لگایا اسے تڑکا میں نے جب میں نے برتن برتن دھو کے ختم کیا اس کے بعد
نہیں اچھا کیا پھر یہ نیا نیا ہی مانگتے ہیں نا
ہاں ابھی تو اس میں ابھی ہاں مطلب تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا ہورا سب میں بچا اب شام میں جو کھائیں گے نا یخنی تو شام کو ختم ہو جائے گی روگن جوش بھی شام کو ختم ہو جائے گا
میں نے وہ پالک اور چکن کھایا ہی نہیں یخنی بھی نہیں کھائی مجھے پتا نہیں
پالک میں وہ ادرک کی اسمیل آ رہی تھی اور گھی کی میں نے تو اس کو ٹیسٹ بھی نہیں کیا پالک کو
گھی تو ہمیں پسند ہے آپ کو نہیں ہے میں نے اس ٹیسٹ بھی نہیں کیا نا بٹ ہم مجھے بھی پسند ہے
مجھے تو وہ پھر میں نے اس میں چکن لیا لیکن وہ نہیں پالک نہیں لی مجھے پالک اور دہی اتنا پسند ہے
وہی میں کہہ رہی ہوں نہ
کوئی بات نہیں اگلی دفہ ٹیسٹ کر لے
اگلی تو کو والا نہیں رہے گا نا اگلی تو فلایا والا پڑے
ہاں یہ نا جو ہماری نیبر ہے نا اس نے کہا کہ یہ زیادہ مسالے دار تھا میں بیمار ہو گئی تو میں اتنا میں مطلب وہ سادہ کھاتی ہوں میں اتنا یہ اسپائسی نہیں بناتی ہوں
ہاں پھر کیا وہ کھائیں گے ان کو نہیں بولا کرنا ان کو نہیں بولا کرنا ہم ایسا کھاتے ہیں ویسا کھاتے ہیں
نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کھایا کہا تو ان دونوں کا بی پی ہائی ہوا تھا شاید اس کا نہیں اس کا آج ہوا تھا بی پی ہاںی اس کا پرسوں ہو گیا تھا بی پی ہاںی
اچھا
ہاں چلیے اب آرام کر لیجیے
امم
تو مجھے اپنی فرینڈ کو کال کرنا ہے چلیے اللہ حافظ
اوکے اللہ حافظ اور اس کا خیال رکھنا
ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں
وہ دن میں رہے گی رات کو آنا ہے تو اس کو گھر دیجیے
اوکے اوکے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں